ہیلو میم آواز آ رہی ہے آپ کو
گڈ مارننگ
گڈ مارننگ میم آپ تھوڑا نیٹورک جی جی گڈ مارنگ میم آپکی آواز نیٹ ورک نہیں آرہا جی میم تھوڑا نیٹورک میں آئیے نہیں بہت بارش ہے جی جی بارش ہوری ہے بہت زیادہ
بارش ہمارے آپکی طرف بھییک ہو رہا ہوگا
نہیں میں سے باہر ہوں میرے یہاں فل نیٹ ورک آارا اور فائیو جی ہے کیونکہ میرا نیٹ ورک جاتا ہے میکو فلحال اور بتائیے آپ کیا کر رہی ہیں
کھانا بنا رہے ہیں
اتےصبح صبح
تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا اٹھے تو پھر بیٹھے رہ گئے ارے بچے جاتے ہیں صبح اسکول ساڑھے چھ بجے نکل جاتے ہیں تو پھر میں بولتی ٹیفن بنا دیتی ہوں ایک ہی گھنٹے کا ٹائم ہے نا تو پھر میں نے کہ نہیں نہیں بچے جاتے ہیں ساڑھے چھ بجے اسکول
اچھا اچھا نہیں آپ بولتا چھ بجے کے بعد کال نہیں کر پائیں گے مجھے لگا شاید آپ جاب کرتے ہو ہ
نہیں نہیں مطلب ہاں ہاں ٹیچر ہوں تو میں چلی جاتی ہوں ساڑھے بارہ بجے تک گھر سے نکل جاتی پھر شام کو چھ بجے ہی آتی ہوں تو ادھر کیا ہے نا شور شرابا بہت ہوتا آواز سنا ہی نہیں دے گا
ہاں ہاں نہیں سمجھ سکتی ہوں اگر آپ ٹیچر ہے تو وہا پہ آواز تو آ ہی نہیں سکتی ہے نا پ یہ اور بتائیے آپ
بس یہی کچن میں صبح صبح اٹھو کچھ نہیں تو کچن میں ضرور بول سکے صبح تو بہت آلس اتی پتا ہے نیند اتا رہتا ہے
کتنے بچے ہیں آپ کے بچے
دو ہیں دو دونوں کا صبح کا اسکول ہے
اچھا اچھا چھوٹے ہیں کیاآپکے بچے ابھی
ہے نو سال کا ہے
اچھا نو سال کے اچھا
ہاں پھر وہ اس کا بچپنا ہی ہے اس میں
ہاں نہیں نو سال کا تو کیا ہی بڑا کیا ہی بات
ہاں ابہی اس کو دیکھنا اٹھانے میں ٹائم لگے گا بولے گا سونے دونا سونے دو
آپ کی ادھر بارش نہیں ہو رہی کیا
نہیں نہیں کل سے تو نہیں ہو رہی بارش کل سے تو ادھر بھی بہت ہو رہا تھا ہفتے بھر تو کانٹینیو ہو ہی رہا تھا بارش ابھی تھوڑا کل سے نہیں ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے نہیں تو کہیں کہیں پہ بہت پانی اکٹھا ہو گیا تھا نا
ارے بہت بہت پانی کچھ نہیں میں بھی بس میری ایک دم بارش کی وجہ سے لائٹ گئی تو میری نیند کھل گئی میں نے آپ کا میسج دیکھا تو میں نے کہا بھائی ابھی ایک دم سناٹا بھی ہے بات بھی ہو جائے گی نیٹ ورک بھی آئی رہا اس لیے مینے کا کوئی شور شرابا نہیں ہوا آپ کو ہی کال کر تے ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں آپ سے ہی
اچھا لائٹ چلی گئی ہے
ہاں ہاں لائٹ بھی نہیں آ رہی تھی فی الحال بارش ہو رہی تھی زور تو میں بالکنی میں ہے
میں لائٹ بھی چلی جاتی ہے یہ بھی
ہوں
ہاں اور گھر میں باقی سب لوگ ٹھیک ہے
سب سب بڑھیا بڑھیا آپ بتائیے آپ گھر پہ کون کون ہے ویسے
سب ہی ہے فی الحال تو سب ابھی تک سو ہی رہے ہیں سب اٹھے گے سات بجے
پئے آپ پانی لے کے جگ سے
اب ہمارا کام جو ہے تو میں پہلے ہی اٹھ جاتی ہوں ادھر بھی سب سو سو ہی رہے ہوں گے آپ کی طرف
ہاں میرے یہاں بھی سب سو ہی رہے ہیں بٹ میری تو نیند ہی کھل گئی بالکل سے
میں نہیں جاگتی ہوں تو میرے کو رات میں سونے میں بھی لیٹ ہو گیا تھا ایک سیریل دیکھنے لگے دیکھتے دیکھتے گیارہ گیارہ کروس ہو گیا
اچھا یہ مجھے لگا کہ آپ بارہ ایک بجے تک شاید جاگتے ہو کیونکہ میں نے آپ کو گروپ پہ میسج دیکھا تھا اس لیے میں نے آپ کو رات میں میسج بھی کیا تھا کی میں نے کہا رات ہے اب زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہوگا تو آپ سے بات کر لیتے ہیں لیکن دیکھا پھر آپ کا نیٹ آف تھا
نہیں رات میں نہیں میرا کبھی بھی رات میں آن نہیں ملے گا آپ کو گیارہ سوا گیارہ تک بند ہو جاتا ہے یہاں ایسا ہاں صبح صبح اٹھ ھنا رہتا ہے نہ پانچ بجے وہ
ہاں نہیں اب پانچ بجے اٹھیں گے تو اوبیسلی بات ہے کہ جلدی تو سونا ہی پڑے گا وہی پانچ بجے اٹھنے کے لیے اگر میں پانچ بجے اٹھ جاوں میں تو پورا دن سوتی رہوں ابھی میرا پورا دن ہونے والا ہے
ارے باپ رے ابھی کیا نام ہے ٹائم نہیں ملے گا نا دن میں بھی سونے کو ٹائم نہیں ملے گا اپنے یہاں بھی کام وام کرتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے پھر آؤ تو چھ بجے آتے ہیں تو چھ بجے کیا ہی کریں گے دس پندرہ منٹ ایسے ہی ریسٹ کر لیتی ہوں
ہاں ہاں اس کے بعد پھر سے کام کھانا وانا ہی یہ سب چالو ہو جاتا ہوگا آپ کا
ہاااں یہی سب چلنے لگتا ہے نا تو ٹائم نہیں مل پاتا ہے اور جب گھر پہ رہتے ہیں تو پھر ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا پھر کتنا سوے ابھی بارش ہو رہا تھا تو چھٹیاں لی تھیں کتنا سوے کتنا سوے ہے
صحیح بات پھر لگتا ہے کیا کرے اور جو جو جاب کرتا ہے ان کا تو ان کا تو اور ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے پھر کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوتی ہے باہر رہنے کی اب ان کو ایک دم سے گھر میں اچھا نہیں لگتا ہےھر
میرے بچے وغیرہ ہیں آآ سب لوگ رہتے ہیں تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے نا جب جب تو پڑھانے میں ایک بج گیا اب ایک بجے سے تو لے کر کوئی کام شام تک نہیں رہنے والا ہے
ہاں ہاں پھر آپ صبح ہو جاتا ہے تو پھر ڈائریکٹ شام کو ہی ہوتا ہے کوئی بھی کام
پانچ بجے پھر شام کو لگو تو چائے ناشتہ کے لے لیکن آلس یہ ہو جاتی ہے کتنا سوئے پورا دن بارش میں پھر بھی اس بار میں بہت سوئی بارش میں اتنا کبھی سوتی نہیں ہوں دو دو تین تین گھنٹہ ایسا جگ جگ کے پھر سو جاتی تھی
صحیح بات ہے کیا کرے بھائی انسان اب جب نہیں کچھ ہے تو سوئے گا ہی کتنا کوئی فون چلائے ٹی وی دیکھے باہر گھوم بھی نہیں سکتے کہیں پہ کیونکہ بارش اتنی ہو رہی ہے باہر جاتا ہے بھائی پانی وانی سب جگے
کچھ نہیں جو کھانا پینا وہ بھی گھر پہ ہی بنا لو کون جائے گا پہلے
اور کیا کارے بھائی
اتنی بارش ہو رہی تھی کے مم کہیں جانا ہے یہاں ہمارے یہاں نیچے کالونی میں تو ایسا ابھی کام چالو کر دیے تھے بنائے ہیں اچھے سے بنا نہیں پائے ہیں لگتا ہے پانی پراپر نہیں کھینچتا ہے وہ اور پانی جمع ہو جاتا ہے
اچھا
ہوں کالونی میں چاروں طرف سے ہے نا تو چاروں طرف تو وہ گٹر پہ جالی لگتی ہے نا انہوں نے وہ نکال کے سیمنٹ والا لگا دیا ہے اب سیمنٹ والے میں تو اتنا پانی جاتا نہیں ہے
ہ نہیں ہمارےابھی ابھی ایک دم سے کیونکہ ہمارا مطلب ایسے نیچے کا گھر ہے نا ہم زمین سے اٹیچ تو ابھی اتنی بارش ہوئی تھی تھوڑا سا مطلب اندر پانی وغیرہ آ گیا تھا تو پھر مما نے پوری تیز وغیرہ مطلب پوری اٹوائی تھی اوپر دیوار اب تو تھوڑا سای اور اس کے بعد سے اتنی بارش بھی نہیں ہوئی اسی دن ہوئی تھی پہلی بار
ہوں نہیںائی ایسے ہم لوگ بھی رہتے تھ ممی بھی رہ اور جس بھی صاف صفائی کر کے فری ہوتی تھی اسی دن میں بارہ سال بھی آتا تھا صاف صفائی نہیں کردنے بیٹھے تو نہیں آتا ہے بگوان دیکھ لیتے ہیں چلو سب غصہ آتا تھا بتاؤ اتھے دن سے دیکھ رہی ہوں جب جیسے کرو گے ویسی صفائی تو بارش وارش سب ہوھنے لگے گی بارش کے ساتھ میں طوفان
کب ہونے لگتا ہے اور آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
ارے باپ رے اتنی صبح ناشتہ کون کرے گا میں میں نو بجے کرتی ہوں
ہاں وہی میں نے سوچ رہی مجھے لگا شاید اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو تو بھائی نہیں ہوتا ہے کسی کسی کا سے پہلے والا ناشتہ اتنا کر لو اس کے بعد کام کرتے
میں نو بجے سے پھر بھی جلدی نکلنے کی مجبوری رہتی کیونکہ نو بجے نہیں کرو گی پھر بارہ بجے نکلنا رہتا تو تھوڑا بہت کھانا بینا کھانا رہ
تو کیسے کچھ ہوگا پھر بھی اگر آپ اتنی جلدی اٹھتی ہوں تو آپ کو ایک بار سات بجے تو کھانا ہی چاہیے اس کے بعد پھر سے نو بجے
ارے نہیں نہیں نہیں میرے سے ویسے بھی نہیں کھایا جاتا ای سب کھالے یہ تو ہو گیا پھر
آرےآرے
نو باجے تھوڑا سا چائے لیتی ہوں اس کے ساتھ لیتی ہوں بسکٹ کچھ بھی پھر اس کے بعد ہی بارہ بجے تھوڑا سا کھانا کھائیں گے نیکال دیتے ہیں
ہاں عادت ہو جاتی ہے نا پھر مطلب جیسی عادت بنا لو تو پھر ویسی ہی بنی رہتی ہے
ہمم کیا ہی کھا کے رکھا ہوا ہے نیہں ہورہ ہیں بھوک نہیں لگتی ادھر بخار ہوتا کھانا کھا کر
ہاں ہاں میں نے دیکھا آپ کو وس ایسا میری جیسی پتلی ہے وہ فوٹو میں دیکھا آپ کو آپ ہی ہیں نا پتلی ہے آپ سے
نورملی ہی ہوں نورمل
ہاں مطلب اتنی ہیلدی نہیں ہے
اسی فورٹی ایٹ وغیرہ اراؤنڈ نہیں ففٹی ایٹ فیفٹی کے اندر ہی ہوں گی آپ تو شاید
بس تھرٹی فائیو تھرٹی سکس سمنگ بھی
کیا ہی کریں گے کھانا بھی نہ کھا کے سب نا کھائیں گے
ہاں نہیں صحیح ہے اور کیا پھر زیادہ مطلب موٹاپا اچھا بھی نہیں ہے کہ نہیں
ہمم چلو میں رکھتی ہوں آپ کو بعد میں کرتی ہوں ابھی تھوڑا کام کری ہوں
اوکے اوکے اوکے ہٹو ہیلو میم ہیلو میم ہیلو ہیلو یس میم آپ نے کال کٹ نہیں کی
ہاں ہاں میں کر ہی رہی ہوں میرا فون لاک تھا نا
اوکے اوکے چلیے میم بائے بائے
اچھا